وعلیکم السلام کیسے ہیں
جی بالکل سب خدا خیریت آپ سنائیں
ہاں روڈ لائی
جی جی تو آج مطلب ہم اس نے کردار اور جو ہے نکالتے ہیں ان کے بارے میں بات کریں کہ جو ان کی اہمیت ہے ہمارے جیون میں کتنی ہے
بلکل بلکل ماساء اللہ آپ نے تو بہت اچھی بات کہ ہے کہنے کرداروں نےد ہیں ان پر تھوڑے ہو نظر ڈال ہی لیتے ہیں
ایسے مطلب ایسے ہی تو یہی ہے کہ آج ہم مطلب ایسے مطلب موضوع پر بات کریں گے کہ جو کسی بھی انسان کی شخصیت کو تراشنے اور جی جی اور مدت کو سنوارنے اور جو زمین کی پرستیوں سے اٹھا کر کامیابی کے کو بلند کرنے کی جو زمین زمین ہے یعنی اسی کے بارے میں آپ ہم گفتگو کریں گے تو اس کے بارے میں آپ کو کیا فرمانا چاہتے ہیں
آج ہماری نا ایک یہاں سے محفل کا ایک مگر ایسا نہایتھی لی دیا اور ان نے لیائے تو جو ہے جو انسانی یہ کہ سب اور اس کا آئنا ہے آج ہماری اس ہفتے کی گفتگو کا عنوان ہے عادت حسینا یعنی جو اچھی عادتیں ہیں حسن کردار کی تعمیر میں ان کی اہمیت اور انسانی تصدیق پہ ان کے اور انٹرنیٹ کا اثرات ہے اور ڈراؤ اصلی قول ہے کہ انسان اپنی عادتوں کا موج موا ہے اور ہم اپنی عادتیں خود چنتے ہیں چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو مگر بعد میں ہماری جو عادتے ہیں ہمارا مقدر کرتی ہیں افسوس کی بات تو یہ ہے کہ آج کا انسان جو آدھنکتا اور سہولت کا پسیدی کی چکا چوند میں اپنے آچرن اپنی عادتوں کے تائی
ا م
لاپرواہ ہو چکا ہے جو وہ بھول چکے ہیں کسی نے جو زندگی ہے
با سر ج
بنا آ سکتی ہو اور ایک اتنی سی بری عادت پورے وجود کو پتن کی گڑے میں دھکیل سکتی ہے اس میں آپ کو آپ کے دانے دانہ خیال کہ خیالات
جی جی جی بالکل بالکل آپ نے کیا درست فرمایا ہے محترمہ یعنی کہ اب حقیقت پسند اور پیشکت توجات کی ہے یعنی کہ عادت جو ہے دراصل ہمارے باطن اب غیر ارادتن عمل ہے تو مستقل دہرائے جانے کے سبب ہماری جست کا لازمی حصہ بن جاتا ہے کسی دانے سبندان کے خوب فرمایا کہ ایک پہل کا بیج بو اور ادر آد کا فصل کاٹو عادت کا بیچ وہ کردار کی فصل کاٹو اور کردار کا بیج بو تو تقدیر کی فصل کاٹو تو یعنی کہ ہماری جسمانی توانائی اور ہماری جو ماںشری عزت ہیں وہ ان تمام چیزوں کی ہی دار مدار تو ہیں اسی کے بارے میں ہم جی تو اسی کے تفصیل سے پیش کریں گے اور زندگ کے انقلاب برف رہے برپا سکتے ہیں ان کے بارے میں تھوڑا گفتگو کرے یعنی کہ وقتی پابندی اور صبح کے جی اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال آتے ہیں مطلب
بلکل تقدیر کی تعمیر اور عادت قوموں ویکتیوں کی مشاہدہ کرے کہ جنہوں نے دنیا پر محنت چھوڑیں ہیں
جون میں وقت کی پابندی اور جلدی جاگنا کی آدت مرکزی طور پر نظر آتی ہے سادت کی تاثیر اتنی پور اثر کیوں ہے وقت کی پابندی دراصل کائنات کی کی پاسداری ہے سورج اپنے وقت پر ستارے اپنے میاد اپنے گردش کرتے ہیں اور جب انسان اپنی صبح کی اپنا سیوا مطلب آدت بناتا ہے تو وہ نصیبہ صبح کی پاکیزہ ہوا سے اپنی روح کو سیراب کرتا ہے صبح کا جو وقت اس میں ذہن سب سے زیادہ پرسکون تک تخلیقی ہوتا ہے اور جو سخت سخت ہے نا وقت کی کنجی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہی ہے وقت اسے مفلوج نہیں ہونے دیتا وقت کی پابندی انسان کے مزاج میں نظم اور ضبط کی پیدا کر دیتی ہے جو کہ ہر کامیابی کی کلیدی چابی ہے
بالکل بالکل آپ نے کیا درست فرمایا یعنی کہ جو یا ایک اور آدھی عمارت ہے یعنی کہ اس نے وقت کو اور یعنی کی جو ہماری بات کرنے کا سلیقہ اور شیرین بیانی یعنی آج کے دور پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں جہاں لاپتا لہجوں میں تفلیغ اور نفرت عام ہو چکی ہے وہیں جو اس حالت کا ہونا کتنا ضروری ہے کہ مطلب جو زبان دراصل انسان کے دل اور ذہن کا جو ترجمان ہے اور اس نے گفتگو اور مدم رفتار کے ساتھ مطلب بات کرنا ایک مطلب ایسی لاجواب عادت ہے جو کہ دشمن کو بھی عجی دوست بناتی ہے اور جو شخص زبان پر قابو رکھتا ہے وہ فتنوں ملال رنجشوں سے مخلوج رہتا ہے اسی لیے مطلب ہمیں امن و آشتی کی فضا قائم کرنے کے لیے ہمیں زبان پر قائم رکھنا چاہیے اور یعنی اختقامت ریڑھکٹی کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
ہاں اکثر دیکھا ہے کہ لوگ نا جوش سے جنون میں آ کر روز کے لیے اس کو بھی اچھی عادتیں بناتے ہیں اور شروع کر دیتے ہیں پہل جیسے کرو کرو نہیں خیرات کرتے ہیں آپ سے میں کام اور مشکل معیاری پیدا کرنے کا ایک سائنسی جو جابتا ہے وہ اس طرح ہے کہ اس پوری گفتگو کا سب سے باریک اور غور طلب پہلو ہے ہمارا جو دماغ گھر ال اور ہمیشہ اس کام کی طرح بھگتے ہے جس میں فوری طور پر لگ جن ملے ا جب ہماری کسی نئی کا آغاز کرتے تو ہمارا دماغ پرتروھ کرتا ہے جدید نافسیات کرتی ہے کسی کسی بھی عملوں کو مطلب عادت کا درجہ پانے کے لیے کم سے کم اکیس سے چھیاسٹھ دن کی مستقل پناروتی لازمی ہے ہمیں ا اسے ہمیں ذہنی پگڈنڈی کہتے ہیں شروعات میں یہ پگڈنڈی تنگ ہوتی ہے مگر جب ہم آج میں مشقل ایک روزانہ بنا ناگا اس عمل کو دہراتے ہیں جو وہ پگنڈی ایک ہے کشادہ مطلب سہارا چوڑی سڑک بن جاتی تو عادت نہیں ہوتی عادت جو ہے وہ بوجھ نہیں لگتی ہے بلکہ وہ ہمارے وجود کا حصہ بن جاتی ہے استقامت کی وہ طاقت ہے جو معمولیاتوں کو عجیب کارناموں میں تبدیل کر دیتی ہے
جی جی جی جی بالکل بالکل آپ نے بالکل فرما یعنی کہ مطالعے ان جن کی کیتا اور بتالا کہ جو اب جو ہے عادت ہے وہ ہاں اس ریل سوشل میڈیا کے دور میں دن توڑ رہی ہے یعنی کہ زیر کے افتقاح کے لیے مطالعے کی عدت تک کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کے بارے میں آ اگر دیکھیں کہ تالے کی عادت سے تا قت تعلق ہونا دراصل ذہن کو بنجر کرنے جیسا ہے جس طرح جسم کی جسموں کو توانائی کے لیے متوازن غذا کی ضرورت ہوتی ہے اسی اسی طرح دماغ کو روشن کر لے اسی لیے مطالعے کتب کی ضرورت ہوتی ہے اور یعنی کہ کتابیں سدیا سے ایک مت کن چھوڑو کر رہی ہیں جو شخص آدھا گھنٹہ کے لیے عمدہ کتاب کا مطالعہ کرتا ہے ہاں اس کا سوچ کا دائرہ جو ہے وسیع ہو جاتا ہے تو مطلب ق فہمی کی اورائے گئے اس کے لیے مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے اور ان بری عادتوں کا قلم کما اور نیئ عادتوں کا آغاز اس کے بارے میں آپ تو کیا خیالات ہیں وہ
ہاں بالکل کیا درست فرمایا ماشاءاللہ کیا بات کہی ہے آپ نے آپ کی ان باتوں نے نا دل کو اس سے کیا اس سے حکام ہے آئیے اب ہم سامعین کے لیے کچھ ایسے عملی طریقے پیش کر ے گے
باہ بنا
خراب عادتوں کو چھوڑنا اور نئی عادتوں کو اپنانا ایک روحانی دیہات کی مانند ہے اور جس کے لے حکمت عمل کا ہونا ازہد لازمی ہے کبھی کبھی یہ ایک میں مکمل تبدیلی کی کوشش نہ کریں اگر صبح جلدی اٹھنے کی عادت ڈالنی ہے تو روز پندرہ منٹ پہلے اٹھے اور آکش کرے یہ سر سدری جی ہے مطلب دھیمی اور کار میں ایک دماغ پر بوج نہیں بنتی
بالکل بالکل
فگر ہوتا ہے اگر کوئی موبائل کے فضول استعمال کی بری عادت ہے تو پڑھتے سوتے سے دور دور دور کا دوسرے کمرے میں رکھنے کی عادت ڈالیں مطلب اس سے دھیان ہٹ جائے گا نا تو خد
بالکل بالکل جی جی یعنی کہ ہاں آپ دیکھ کیونکہ خد احتسابی بھی کتنا ضروری ہے یعنی کہ روزانہ رات کو سوتے ہیں پھر کل اپنی ذات کا احتساب کریں یعنی کہ اسے ڈائری میں لکھیں کہ آپ کو اگلے دن کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور آپ کے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو جائیں گے کہ اور جو ہے عادت انسان کو سنجیدہ بنا دے اور یعنی کہ صداقت اور اچھی صحبت اور مطلب جیسے ہی صحبت ہوگی ویسے ہی عادت ہے پروان چڑھیں گی اسی لیے عادتیں بہت ہی ضروری ہیں س
بالکل ماشاء اللہ کیا بات فرمائی آپ نے اور آپ سے بات کرکے بہت اچھا لگا
جی خدا حافظ
اللہ حافظ پھر ملاقات ہوتی ہے
جی جی